ہو
پھر تو آپ کو پرسوں وہ انجین لینا بھی بور ہی گئے
ہاں اس دن بارش ہونے لگی تو پھر
گئے تو بارش کیا کرتی ابپ تو گاڑی میں تھے نہا پھر لانے تھے
نہیں رہنے دیجیے پھر مجھے اگر نیڈ ہوئی تو میں آپ سے کہ دوںاھر آپ لگا دیجیے گا اس سے اورڈینس
ہاں ٹھیک ہے مجھے بولے آپ کو وہ ڈرائیور والے پسند ہے یا جو وہ ہوتے ہیں
مجھے جو مومن کو پتا ہے میں نے جو دیکھا تھا نا وہ مجھے زیادہ پسند ہے وہ جو ڈرائی کیسے مطلب
سوکھے والے
انجر تو سوکھے ہی ہوتے ہیں
نہیں اور ہوتا ہے نا وہ جو وہ ہوتے ہیں وہ والے فگ جن کو بولتے ہیں جو پیڑ پہ ہوتے ہیں
نہیں بے نہیں وہے تو میں نے کھایا ہی نہیں کبھی
ان میں بہت مزہ ہوتا ہے بہت زیادہ ابھی ہمارے گھر میں اس کا ایک پیڑ لگا ہوا ہے لیکن وہ ابھی چھوٹا ہی ہے
ہ لیکن ہم ہاں ہم ہم نا یہ سوچے تھے مجھے
ا ہمارے گھر میں ہے لیکن وہ ابھی چھوٹا ہی ہے ابھی ہم وہی نکال رہے تھے وہ ہم نے پورٹ میں ڈالا وہاں لینے کے لیے وہ تو گارڈن میں لگا ہوا تھا لیکن وہ ہم نے نکالا وہ ہم نے پاٹ میں ڈالا تاکہ وہاں لے جائے پھر ہم وہ زمین میں ہی لگائیں گے کیونکہ وہ بڑا ہوتا ہے نا اس کا جو روٹ ہوتا ہے وہ بہت پھیلتا ہے وہ ہم لگائیں گے پھر وہ پہ ابھی ہم نے وہ پاٹ میں ڈالا لینے کے لیے اس لیے مجھے یاد آیا کہ آپ نے بھی نہیں لیے
انجن تو ابھی اس کا پھل کا ٹائم
ج مجھے پتا نہیں کب ہوتا ہے
میں نے ناسک میں دیکھا تھا پھر اس پہ کچے تھے وہ وہ فلا تھے
کبھی وہ کھایا تھا ہم پھر جب پتا آپ کو پتا ہے یہاں پ لڑکب آئے تھے وہ بہت زیادہ اچھا دو ہزار چودہ میں ٹو تھاؤزینڈ فورٹین میں
ہاں ہاں
جب یہاں پھر ہم گئے تھے وہاں پلوامہ جانتے ہو پلوامہ
ہاں ہاں جانتے ہیں
ہم پلوامہ گئے تھے رہنے کے لیے کیونکی پاپا جو میرے ہے نا وہ بہت زیادہ ڈرتے ہیں میں نےپ کل بھی کہا نا وہ ہیا کو لے کے گاڑی میں ہی بیٹھے کیونکہ اس کو دوائی دی تھی وہ بہت زیادہ بہت زیادہ ڈرتا ہے اس ٹائم کیا ہو گیا ہے کہ مومن چھوٹا تھا اور یہ ماریا لوگ بھی یہ چھوٹے تھے کیونکہ یہ دو ٹو تھازینڈ نائن ان کی ڈیو بی ہے
ہاں ہاں ہاں
تو چودہ میں کتنے بڑے ہی تھے پانچ پانچ سال کے ہاں یہ تو چھوٹے تھے اور مومن بھی چھوٹا آ ہی تھا تھا اس نے کیا کیا کام اس نے ماریا کو کھڑکی سے دھکا دے دیا مطلب وہ ج ہاں وہ جانے والی تھی لیکن پتا نہیں کیسے کر کے تو وہ بچ گئی پھر پاپا بہت زیادہ ڈر گئے اس نے بولا ہم یہاں نہیں رہیں گے ابھی نین لگایا س نین لگا چل د ہے سر تو ہم جائیں گے کہیں مطلب جہاں نہیں ہے وہاں تو پلوامہ پلوامہ وغیرہ میں سیلاب نہیں تھا پھر ہم وہیں گئے رہنے کے لیے تو پھر ہمیں وہاں بھی س صائی کرنی پڑی وہ یہ
تو یہ ماریے کو دکا دیا تھا پانی میں
ہاںاں اور کیا وہ بہت چھوٹا تھا اس کو پتا ہی نہیں تھا وہ گئی نہیں جانے والی تھی لیکن بچ گئی
اچھا اچھا
تو پھر ہم نکلے یہاں سے ہم ہم تو یہاں سے مطلب وہ شکارا نہیں ہے اسی میں نکلے ہم جہاں تک پانی تھا وہاں تک پھر وہاں سے اترے تو پھر ہم گئے وہاں پلواما رہنے کے لیے پھر ہم نے وہاں صفائی وفائی کی تو جو سیب کا کام نہیں ہوتا ہے
ہاں ہاں
اس ٹائم یہ برتن ورتن رکھتے ہیں نا وہ مزدور وغیرہ کے لیے وہی وہی برتن ہم دھونے کے لیے گئے کہیں کسی کے گھر میں جہاں رکھے ہوئے تھے وہ دونے کے لیے گئے ب لانے تھے وہاں سے تو وہی ہم نے وہ انجیر کا پیڑ دیکھا تب ہم نے تب ہم نے کھائے ہیں اور بہت زیادہ لیکن ان میں اتنا مزہ تھا پھر ہم تین مہینے وہاں رہے ہیں پلوامہ میں بھی ہ ہم تو تین مہیں ہاں ہاں ہم تو تین مہینے نہیں پھر گھر والے بہت ٹائم تک تھے پھر تو ہم گھر آئے کیونکہ ہمیں اسکول جانا تھا یہاں ہمارے وہ ننحال والے رہ رہے تھے اس گھر میں تب یہ بھی تب نیا ہی بنا ہوا تھا
ہاں دو ہزار تیرہ میں بنا ہوا تھا نا یہ
اس میں تب کچھ بھی نہیں تھا مطلب نہ کھڑکیاں نہ دروازے نہ کچھ بھی نہیں تھا
مطلب انڈر انڈر کنسٹرکشن تھے
سوچا تھا اصل میں یہ پورا کمپلیٹ ہونے کے بع ہم یہاں رہنے کے لیے آئیں گے لیکن پھر سیلاب ہوا تو پھر ہمیں جلدی جلدی میں آنا پڑا ہم نے سامان یہاں لایا پھر ہم ایسے ہی رہنے لگے ہم نے جو کھڑکیاں وڑکیاں ہیں نا ان پہ وہ پالن وغیرہ لگائے تو ایسے ہی رہ رہے تھے پھر ہم خود نکلے یہاں باقی سب لوگ رہ رہے تھے میرے چاچو لوگ تھے ننیحال والے تھے یہاں کے نیبرس تھے سب یہی تھے تو ہم نکلے لیکن پاپا نے ان کو کہا کہ آپ رہو یہاں لیکن ہم تو جائیں گے ہم میں بچوں کو لے کے یہاں نہیں رہ سکتا مجھے ڈر لگتا ہے پھر ہم تو نکلے پھر ہم وہی کہیں گئے وہ برتن وغیرہ دھونے کے لیے تو انجیر کا پیڑ تو ہم نے وہی دیکھا
اچھا اچھا
کھائے ہیں اور تب سے کھا رہے ہیں
لیکن آپ نے تو کہا تھا آپ کو پسند نہیں ہے
وہ ڈرائی والے پسند نہیں ہیں آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا
ہاں ہاں
اچھا وہ ڈرائی والے پسند نہیں ہے وہ والے مجھے پسند تھے لیکن مجھے اب وہ بھی مجھے پسند نہیں آ رہا
ہم جن کو پسند کرتے ہیں ان کی باتیں ہم کو بہت ساری یاد جی
اچھا چلو اچھی بات ہے ا
ورنہ لائٹ وے میں لے لیتے ہیں
خالی میں نے خالی م نے کھی ہوں بای سب لوگ کو پسند ہے زیادہ وہ گسم کو پس پس ہے اور عمران کو پسند ہے اور پاپا بھی کھا لیتے
نہیں بہت فائدے والی چیز
یہ جو ہے نا کھجور کھجور جو نا کھجور اجوا مجھے تو وہ بھی پسند نہیں ہے ورنہ وہ کتنے مہنگے ہیں اور سب کو پسند ہے
مجھے مجھے نٹس اور ڈرائی فروٹس بہت پسند بہت ز مطلب گھر والے کہتے ہیں تم کو تمہاری ہیلتھ خراب ہو جائے گی اس سے لیکن لیکن ہم کو جیسے ہم ناسک میں تھے نا جس دن ہم کو کانا کانے کا مننا ہے اسس دن ہم صرف کھو کھا لیتے تھے
اچھا
دس دس بارہ کھجور کھا لیتے تھ
دیکا جو تو مجھے بھی پسند ہے لیکن وہ جو اجوا والے ہیں ب وہ پسند نہیں ہے کھور مجھے وہ والے پسند ہے جو موٹے ہو کہ ہیں
ہوں ہوں
ہوتے ہیں پورا بلیک
پھر میں آپ کو فوٹوز نکال کے بھیجوں گا آپ بتائیے کون سے کیونکہ بلیک جو میں میں نے میں نے دیکھا مطلب جو میں یوز کرتا ہوں وہ بلیک نہیں ہوتے وہ ہلکا سا براؤن ہوتے ہیں براؤنش پہ
جو براؤن جو براؤن ہوتے ہیں نا وہ مجھے جو براؤن ہوتے ہیں وہ مجھے پسند نہیں جو بلیک ہوتے ہیں ہاتھ تھوڑا سا براؤنش ہوتے ہے وہ اچھے ہوتے ہیں
ہاں وہی میں اسی کی بات کر کمپلیٹ براؤن نہیں وہ ہلکے سے براؤنش ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں بلیک کت لیکن جب پس سے دیکھے ہو تو براؤن دکھتے ہیں
وہی اور وہ ہوتے ہیں مطلب جیسے سافٹ ہوتے ہیں
بہت زیادہ سافٹ چلیے اب مجھ سے تو مس ہو ہی گیا ورنہ میں لے کے آتا اپ کے لیے اس کا نام مززول ہے مزول ڈیٹس تو وہ مجھے بہت پسند لیکن جب ہم صرف
اچھا نہیں ہم تو زیادہ نہیں کاتے ہیں کتنے کھے تھے آپ
ہم نہیں ریگولر تو ہم دو تین کھاتے ہیں لیکن جب مجھے زیادہ مطلب میٹھا کھانے کا من کرتا ہے نا تو پھر ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بارہ پندرہ کھجور دکھا لیتے ہیں
نہیں ہم تو دو تین ہی کھا سکتے ہیں بس زیادہ نہیں مطلب تین چار
لیکن پھر ہم اس کے بعد پھر پورے دن کھانا اوائڈ کر دیتے ہیں کچھ نہیں کھاتے پھر تو مجھے لگتا ہے جتنے نیوٹریشن ج کیلریز جتنے وٹامنس ہیں مل گیا مجھے حالانکہ کھجور کھانے سے ب بہت لگ تی ہے ہاں فجور میں جو نیچرل شوگر ہوتی ہے اس سے گٹ اس سے اس میں جو فائبر ہوتا ہے اس سے گٹدمرو امپروو ہوتا تی ہے
نہیں کھجور بہت اچھی چیز ہے
جب آپ کا اسٹمک فری ہو جائے گا اس کو فائبر مل جائیں گے ڈائجیشن ٹھیک ہوگا پھرھوک لگی جی
ہاںاں
مجھے ڈرائی فروٹس بہت پسند ہیں
ڈرائی فروٹس مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہیں
مجھے پتہ نہیں کہوں ایسا لگتا ہے کہ ڈرائی فروٹس ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو کھانی ہی چاہیے چاہے پسند اور نہ ہو
کیوں
کیونکہ انڈیا میں جو کھانے ملتے
ویسے آدھے آدھے لوگوں کو پسند پسند نہیں ہوتا ہے
نہیں نہیں دیکھیے آپ کے یہاں گوشت تو کھایا جاتا ہے انڈیا میں سمنگ فٹی فائیو پرسینٹ لوگ ایسے ہیں جو پروٹین جتنی ان کو نیڈ ہے اتنی پوری نہیں ہو پاتی کیونکہ یہاں پہ پروٹین کے سورسز بہت کم ہیں لیکن ڈرائی فروٹس میں پھر وہ چیزیں وٹامن پروٹینس منرلس پورے ہو جاتے ہیں
سن
جیسے میری مطلب میں نے اپنے جو فیملی ڈاکٹر نے ان کو دکھایا تھا میرے ابو کے فرینڈ ہیں تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ گروتھ کی جو باڈی گروتھ کی جو ٹائم ہوتی ہے وہ آٹھ سے سولہ سال مطلب ایٹ سسٹ تو اس میں جتنی باڈی گروتھ ہونی ہوتی وہ ہو جاتی ہے اور اس ایج میں اگر پروٹین کی تھوڑی سی بھی کمی ہوگی پھر
نہیں کرے گی ہاں وہ بس صحیح
تو ہم اس ٹائم مدرسے میں تھے مدرسے میں کیا ملتی ہے مدرسے میں پروٹین والی تو مجھے لگتا ہے شاید ہی کوئی چیز ملتی ہے اور وہ وہ گوشت جو دیتے بھی ہیں تو پھر ہم گوشت نہیں کھاتے تھے تو اس کی وجہ سے پھر ہماری جس حساب سے گروتھ ہونی چاہیے وہ ہو ہی نہیں
اور گروتھ کا مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ عام طور سے لڑکوں کی ہائٹ چھ فٹ ہونی چاہیے ان کی باڈی دیک لگنا چاہیے نا
نہیں ہائٹ تو آپ کی ٹھیک ہی ہے
نہیں ہائٹ تو میری ٹھیک ہے لیکن پھر بھی مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے لگتا ہے کہ اور زیادہ ہونی چاہی تھی ہائٹ
نہیں نہیں ہائٹ تو ٹھیک ہے وہ زیادہ لمبے اچھے نہیں ہوتے
ا
مجھے تو بالکل پسند نہیں ہے وہ زیادہ لمبی آپ کو پتا یہ جو میرے بائی لوگ ہوئے ہیں نا ان کی ہائٹ زیادہ ہے نا مجھے اتنی ہائٹ پسند نہیں ہے مطلب نار نارمل ہونی چاہیے ٹھیک
ہاں نہیں تو اس کے بعد
میری ہے نا وہ کم ہے
نہیں آپ تو بھی ٹھیک ہے کتنی ہوگی آپ کے یہ
وہ مجھے نہیں پتا کتنی ہے لیکن مجھے خود کے حساب سے لگ رہی ہے کام ہے یہاں سے
مجھے لگتا ہے فائیو مجھے لگتا ہے فائیو فور ہوگی
پتا نہیں شاید ہے کچھ ہے تو لیکن مجھے لگتا ہے میری کم ہے
میری امی لوگ بتا رہے تھے میری ہونے والی وائف کی ہائٹ بہت زیادہ ہے لیکن انہوں نے کہا تم سے زیادہ نہیں ہے سم تھنگ تم سے کم ہی ہوگی تھوڑی سی ایک دو انچ
کل بھی زیادہچ
نہیں اچھی لگتی ہے میں نے ان کو میں نے کہا تو میں نے کہ اگر مجھ سے زیادہ ہائٹ ہوئی نا پھر ہم بہت ناراض ہو جائیں گے آپ لوگوں کے اوپر
پھر آپ کو خود دیکھنا تھا ان پہ سب کچھ کیوں رکھا ہے
پت نہیں کیوں جیسے کہتے ہیں نا کہ فیل نہیں ہوا کہ ہم خود سے کچھ کر رہے ہیں پھر گھر والے جب سب کچھ کر رہے ہیں اور اچھا سوچ کے کر رہے ہیں تو اس لیے لیکن میں نے اتنا کہہ دیا تھا کہ جو بھی ہوگا پرفیکٹ ہونا چاہیے ورنہ پھر آپ لوگ ذمہ دار ہ مجھ سےھ د مجھے اگر کسی نے شادی کی بات بتانا دیا میری بیوی کا تو پھر اچھا نہیں ہوگا
ہاں ویسے تو آپ نے دیکھا ہی نہیں پ سب کچھڑا ہے تو کوئی کیوں ت آا دےا
نہیں دیتے ہیں نا ہمارے یہاں
اچھا پھر بھی د دیتے ہیں اگر خود بھی دیکھتے ہیں ماں باپ
ہاں ہماری مطلب ہم نے دیک کہ یہاں اکثر شادی کے بات تانا دیتے ہیں کہ تم بدل گئے ہو پہلے ای سےے نہیں تھ پھر میں غصہ بھی کرنے لگے ہو یہ وہ پھر انسان کی لائف ایک جیسی نہیں رہتی تھی وہ ہمیشہ بدلتی
ہاں وہ صحی بات ہے
اور میرج آفٹر میرج میں فرق ہو جاتا ہے نا پھر بفور مریج ہم اپنے آزاد خیال کے ہیں میری سوچ بالکل ڈفرینس
پھر تو پھر تو آفٹر میرج ہم سے بھی بات کتنی ہوگی
ہ پھر تو ہم وہیں آ جائیں گے نا پھر بات کرنے کی کیا ور ہے پھر تو ہم وہیں رہیں گے پھر تو پھر تو آپ ہماری آپ ہماری دعوت کی کریے پھر ہم آپ کی دعوت کی کریں گے تو پھر وہیں بات ہو جائے گی